وعلیکم الام چلا
چل سب کہریی ہےت
بہت بڑھیا سب بڑھیا اور بتاؤ کیا چل رہا تھا آج کل میں نے سنا ہے تمہاری ساسو ماں کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے
ہاں جی کچھ ایسے ہی چل رہے ہیں کچھ بس کیا کریں پریشانی ہی رہتی ہیں
تھوڑا عمر کبھی تک تازہ ہو جاتا عمر کو ہے نا اس عمر میں آ کے بہت بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں
ہاں بیماریاں لگ جاتی ہیں بس یہ ان کو کھانے کے لیے نئی نئی چیزیں چاہیے جیسے آج کہہ رہی ہیں کہ راجما چاول بنا دے
ارے واہ گنے کھانا پچتا ہے نہیں لیکن کھانا انہیں اچھا کھانا ہے
ہاں ہاں بس کہہ رہی ہیں کئی دنوں سے کہہ رہی تھی راما چاول راما چاول میں نے بولا طبیعت تو خراب ہے آپ کی ہاں جی کہہ رہی ہیں نہیں راجم چاول ہی کھانے ہیں
اچھا میرے ہاتھ تو راما چاول اتنے اچھے بنتے تو نہیں ہے میںسا کیا ڈالتی ہوں تم میرے شوہر بھی کہہ رہے تھے کہ تمہارے ہاتھ کے راجما چاول میں بڑا سواد ہے
ہاں نہیں ان کو بس تھوڑا بنانے کا وہی ہے گریوی تھوڑا صحیح ہونا چاہیے اور اس میں تیز پتہ ڈالو تھوڑا دہی ڈال دیا کرو جب چونک لگاتے ہو اس میں ا گریوی بناتے ہیں نا ہاں جی رج
ریسیپی بتاؤ دوبارہ سے سے میرے کو سمج نہیں آئی دہی والے تو میں نے کبھی نہیں سنے
ہاں نہیں اچھے بنتے ہیں راجما جب بناتے ہیں نا گریوی جیسے بنائی شروع میں جب ہم ہاں جی راجما رات کو بھگو کے رکھ دیے رات کو ضرور بھگونا چاہیے
اچھا
ہاں جب رات کو بھگوتے ہیں نا تو اچھے سے وہ بھیگ جاتے ہیں اچھے سے اندر تک پھول جاتے ہیں وہ
اچھا جی
تو رات بھر بھگونے کے بعد میں صبح کو ان میں تین سے چار سیٹییں ضرور لگانی چاہیے ہاں جگل جاتے ہیں دھیرے تھوڑا سلو رکھنا چاہیے گیس کو یہ ن کہ فل گیس چل رہی ہے اور سیٹی پہ سیٹی دبائے جا رہے ہو اس میں صحیح نہیں ہوتا سیٹی تو آ جاتی ہے دس بارہ لیکن وہ اچھے سے نہیں ابل پاتے
ہاں اچھا میرے تو نا کئی بار راجما راجما رہ جاتے ہیں اور میں نا کیا کہتے ہیں پانی اس کا ختم ہو جاتا ہے
نہیں نہیں پانی تھوڑا ایکسٹرا ڈالو تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے تو اچھے ہوتے ہیں اور وہی پانی رکھ لو جس میں ابالتے ہیں نا رات کو جس پانی کو کو آپ بگونے کے رے رکھ رہے ہو وہ پانی وہی ڈالنا ہے ابالنے کے لیے بھی
اوکے میں تو پھینک دیتی تھی وہ
نہیں نہیں نہیں وہ پانی اسی میں جیسے اس کو بھیگ بھیگ کے اندر سے نکلتا ہے نا تو وہ سارا وٹامن اسی میں ہوتا ہے
اچھا
ہاں اس میں تو وہی پانی ابالنے میں رکھو اور پھر وہی پانی اس میں جب بناتے ہیں جب ڈالو ٹماٹر اچھے سے ہونے چاہیے پیاز اچھی ہونی چاہیے اس ہاں جی ہاں جتنی گریوی اچھی بنے گی اتنے ہی اچھے بنے گے راجما
اچھا اور گریوی کیسے بناتے ہو آپ
یہ پیاز اور ٹماٹر کاٹ کے ان کو پیس لیتے ہیں پھر ان کو دھیرے دھیرے اپنا براؤن ہونے تک ان کو کرتے ہیں ہاں جی اور پھر وہی ہے اس کو جب گریوی براؤن ہو جائے پہلے پیاز کو براؤن کرو پھر وہ ٹماٹر کی پیی بنا کے اس کو اس میں ڈالو
اچھا ٹماٹر گو بھیھی پیور بناتے ہو
پیور بناات تے یہاں کاٹ کے اچھھیے نہیں بنتے کاٹ کے بناؤ ان کا اچھے سے مسالہ نہیں بن پاتا
ہاں یہ تو ہے کئی بار وہ کھڑے کھڑے نا منہ میں چھلکے بھی اتے ہیں
ہاں ہاں تو وہ پیوری بنا کے اس میں ڈالتے ہیں نا پھر وہ تیل سا چھوڑ دیتا نا الگ ٹماٹر کی پیوری جب بنتے بنتے اس کو
ہمم
تب تب تھوڑا مسالے ڈالو اس میں تیز پتہ ڈالو تھوڑا وہ مسالہ کہ اس کو اچھے سے بناؤ
ہمم
جو راجما ہوتے ہیں نا اس میں سے تھوڑے راجما الگ کٹوری میں کر لو اس کو تھوڑا میس کر لو
اچھا
ہاں کچھ سابت رہتے ہیں کچھ ان کو میس کر لو محس کرنے کے بع مجھ ان کو ملائیں گے نا تو رسا سا بن جاتا ہے
ہوں
ہاں جی جب بنا کے دیکھو ان کو پھر ان بنانے کے بعد میں گرم مسالہ ڈالو جسٹٹی بن اور اس میں جب چونک کرتے ہیں نا ہم گریوی بناتے ہیں اسی میں تھوڑا سا دہی ڈال دو
کتنا دیر ڈالیں
دو ت دو چمچ
تو دہی ڈالنے سے کیا ہوگا
اس میں نا تھوڑا کھٹا پن آئے گا اور ٹیسٹ الگ ہو جائے گا
اچھا جی اب کی بار میں بناؤں گی میں بھی یہی کوشش کروں گی کیکہ میںے تواج میں کی پہلی بار بھی ج سنریوں
نہیں نہیں اس میں جب تھوڑا کھٹا پناتا ہے نا دہی کا اور اس میں گریوی میں بھی الگ ہی کلر آئے گا یہ دیکھنا
اچھا جی تو آپ نے تو بالکل ایسے بتا دییا جیسے ریسٹورینٹ اسٹائل میں بنتے ہیں
اچھا ہ میں تو ایسے ہی بناتی ہوں میرے بچوں کو بہت پسند آتا ہے
تبھی تمہاری ساسو ماں بار بار ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھے بھی کھلاؤ مجھے بھی کھلاؤ راما چاول
ہاں جی ہاں جی یہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کئی دنوں سے بناؤ بناؤ میں چلو آج بناتی ہوں آج پکاتی ہوں
ہاں آ تھوڑے پتلے بنا کے ان کو کیونکہ انہیں تو پچنے میں تھوڑید دقت ہوتی ہے اور وہ تھوڑے میش والے دینا بلے ہوئے چاولوں کے ساتھ کہ ان کا بھی شوق پورا ہو جائے جب اتنا بڑھیا بڑھیا لذیذ کھانا بناؤ گی تو تو ساسوماں کہینگی کھانا بنانے کے لیے
ہاں جی وہ بس وہ ہی ہے نا ان کو چاہیے تو چاہیے میں کہہ رہی ہوں آپ کی طبیعت خراب ہے ٹھیک ہو جاؤ پہلے نہیں کھانا ہے تو کھانا ہے
ارے یہی تو ہے میری سات تماں کے ساتھ بھی یہی پریشانی ہے ان گ کہ بھی کوڈے بالکل نہیں چلتے ہیں اور وہ کہتی ہیں کھانا انہیں پچھتا ہے نہیں کہ پرویا اب زبان تو مانگتی ہے نا دوسروں کو کھاتے ہوئے دیکھتی ہے تو روز کھچڑی دلییا کون کھا سکتا ہے
وہی ہے نا اپنے وہی ہے جائق ہر چیز کا لینا ہے کہ یہ بھائی اس چیز کا جذائقہ لینا ہے تو بس ہ
جی تو ساری سچائی ہے اپ کیا کہہ سکتے ہیں کھچڑی دلیا کون کہے گا ہر کوئی بیمار نہیں بیمار بھی نہیں کا پاتے یہ تو پھر بھی بزرگ ہیں ہمارا فرض بنتا ہے ان کی سیوا کرنا جیسا یہ مانگ رہے ہیں میں نے تو یہ سوچا تھا اب میں نے اپنی سس کے لیے دلیا بنانا تھا اب وہ کھاتی تو ہے نہیں تو آج کل وہ بچوں کے اٹ والے پیکٹ آنے لگے نا اور والے تو میں نے اس میں ہاں وہ وہ والے اٹس پلے میں پلین والے اوٹس لےئی دلیا وہ والا کھا نہیں رہی تھی وہ انہیں وہ میگی میگی کا تھوڑا سا شوق چڑھا ہوا تھا کہ میگی کھانی ہے میگی کھانی ہے
ہاں آج کل میگی کا بہت ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کو بھی میگی دے دو بڑوں کو بھی میگی دے دو
پر یہ شریر کے لے تو ہارمفل ہے
ہاں جی نہیں چلتے نقصان ہو جاتا ہے نا انس صی ہے اور آپ نے کیا بنایا تھا
کیا کرا کہ ان کو نا کیا کہتے ہیں اٹھا کے نا ا وہ نا میں نے ان کو تو اٹھا کر کے پیاز ٹماٹر کا تڑکا لگا کے اس میں میگی مسالہ ڈال دیا
اچھا
ہاں تو اس وہ بالکل میگی کی طرح بن گئے اور ان کے لیے اس میں سبزیاں ڈال دییں کافی ساری تھوڑی پیس پیس کے جس تھوڑا آلو دیا میش کر کے شم لم جن کو اچھے سے بی کر دیا اس کو میش بنا کر لیا سڑکے میں ہی اور اس میں اوٹس ڈال کے بنا دیے اور دہی کے ساتھ انہیں دے دیے کہہ رہی یہ تو میگی بہت اچھی لگ رہی ہے میں نے کہا یہ میگی ہے اما کھا لو تم تمہارے لیے بہت بڑھیا ہے
انہوں نے تو اس کو میگی ہی سمجھ لیا صحیح ہے ان کا تو بس یہ ہے ٹیسٹ
ہ انن کا ٹیسٹ بدل گیا تھوڑا سا وہ دیکھو کا کے اتنی خوش شو گ ہی میں نے کہا وہا یہ بڑھیا طریقہ ہے اب کیسے کھلاؤں روز روز کھچڑی بھی نہیں کاتی ہیں انہیں چاہیے تاہری چاہیے ان کو چاہیے بریانی اب کیسے اتنی دوں اب ان سے پچھتا ہے نہیں
پچتا نہیں ہے بریانی تو پھر بہت وہ ہو جاتی ہے نا وہ تو ویسے بھی نہیں پچے گی چاول کی ہے
ہاں نہیں نہیں پر میں نے اس کا بھی ان کے لیے طریقہ نکال لیا تھا میں نے بریانی نکال کر کے اس کو تھوڑا اور بھاپ لگا کے پکا دیا اور پکا دیا ایکچولی ان کو نا وہ کھا پک جاتا ہے جو زیادہ پسا ہوا ہو تو میں نے اتنا پکا دیا اس کہ ایک چمچ ہی منہ میں ڈالے تو وہ چاول گھل رہے تھے اور اس میں جو ریشا تھا سارا ہاں گوشت کا جو ریشا تھا وہ گوشت بھی میں نے بہت پکا دیا اس میں اور اس میں دو چار دم لگا کے وہ بالکل ہلوا جیسی ہو گئی تو انہیں بریانی کا سواد بھی آ گیا م سال ہوگا اور ان سے پچ بھی گیا میں تو ان کی روٹی بھی مٹھے میں ڈال کے کے رکھ دیتی ہوں
ہاں وہ بھی مٹھے میں آپ کا بھی اس میں نا میٹھی سوس اور وہ ڈال کے کھلاؤ نا بہت اچھی لگتی ہے مٹھے میں روٹی کو بھگو کے رکھ دو
ہاں
پھر جب وہ بھیگ جائے اچھے سے پھول جائے اس کو چمچ سے تھوڑا سا اس کو ملا کے مکس کر کے اور اس میں یہ ہو نا میٹھی سوس ہوتی ہے یہ ڈالو اور کھٹی سوس ڈالو اور تھوڑا لال مرچ اور ہاں اور لال مرچ کچھ اور اس میں کالا نمک ڈال کے وہ کھاؤ
ہاں میں بھی ان کو یہی ایسا ہی کر کے کھانا دیتی ہوں میں نے کہا کیسے بھی کر کے کھلانا تو ہے ہی اب بڑے بزرگوں کی ہم سیا نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہمارے یہ ہی فرض بنتا ہے میں تو بلکہ اپنی اور بھی جو ہماری خالا جان ہے پپو جان ہے وہ کہ تم تو پھر بھی بہت سیوا کرتی ہو کہ ان کی جو وہ ہماری ساس کہتی ہیں ان سے کہ میں جو مانگتی ہوں وہ کھانے کے لیے دیتی ہیں اب انن کےے چائے مجھے الگ سےک ا پڑے چاہے اسے ہلکا کر کے بنانا پڑے پر میں انہیں کھلا دیتی ہوں کہ نہیں کیسے بھی کر کے یہ کھا لیں اور ان کا ذائقہ بھی آ جاتا
ہاں ہاں ان کا یہ پیٹ بھر جائے تو صحی ہے
ہاں پیٹ اور بچے بچہ ہو یا بڑا ہو بوڑھا ہو جب تک پیٹ نہیں بھرا ہوگا تو ان کے من سے کہاں دعائیں نکلیں گی اللہ تعالی سب دیکھ رہا ہے جیسا ہم کریں گے آگ ہمیں بھی تو ایسا ہی ملے گا
رہتا ہے کہ کسی نے اپنے بڑوں کے ساتھ میں کیا کیا تھا
ہوں یہ تو ہے ہی پر برے تو ماں اللہ کا شکر مناتی ہوں کہ وہ شوق سے کھا لیتی ہیں میں کہتی ہوں اور انہیں پچ بھی جائے پر تھوڑا یہ سب گول کھلا دیتی ہوں ساتھ میں
ہاں جی ہاں جی وہ تو ٹھیک ہے ہاں یہ
نہیں اب آپ نے جو مجھےاجا کی ری ی بتائی میں اس کو دوبارہ ٹائی کروں گی ایک بار بنا کے پھر تمہیں ب
ہاں جی ہاں جی جضرور ہاں بہت سوادشٹ لگتی ہے وہ دیکھنا کا کے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہے
ٹھیک ہے بہن اللہ حافظ
خدا حافظ
اچھا سہی